ہلو ہلو وعلیکم السلام کیسی ہو آپ
میں بالکل ٹھیک ہو آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی سب کیریت سے ہیں آپ سناؤ
ہاں تو یہی مطلب اور بتائیے آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
جی آج کا موسم بےحد ہی خوش نما ہے
نمارے بھائی یہاں کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ صبح سے لے کر بھی بارش ہو ہی رہی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہرا ہرا سا ہو گیا ہے اور بتائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا شام کا
جی بالکل
اور فرمائیے کیسے یاد کیا آپ نے ان کو
جی بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ آ آپ کو بتا دوں کہ ہم لو صبح سے ہوں وہ جیم وغیرہ جوئن کریں گے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے ضیم ضروری ہوتا ہے یوگ وغیرہ ضروری ہوتا ہے سو میں سوچ رہی تھی آپ سے بول لوں تو ہم دونوں ساتھ میں چلا کریں گے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ہمارے یہاں پے تو دیکھیے جیم وغیرہ کا کچھ سالوں میں ایک دن ہے تا جگ تہوار وغیرہ ہوتا ہے نہ تو اس دن بہت ہی اچھا ڈسکاؤنٹ لگتا ہے ہمارے یہاں پر جو پورے سال میں جو زیادہ لگتا ہے اس کا آد ھا ہو جاتا ہے پورے ڈسکاؤنٹ میں جیم وغیرہ میں تو ہمارے بھائی جان تو گئے تھے پر ہم ہی رہ گئے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی تھا نہیں تو اس لیے ہم رہنگے سوچا کہ اس سال ہم بھی جیم جوئن کریں گے کیونکہ جیم وغیرہ جانے سے کافی اچھا رہتا ہے ایک باڈی بن جات تی ہے صحت رہتی ہے اور اوپر سے دیکھا جائے جو چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے دیکھا جائے تو ان کی بھی ہائٹ بڑھنے لگ جاتی ہے اور چہرے وغیرہ پر بھی کافی رونق آجات
ہوں بالکل بالکل بالکل اور کیا ہے نا کہ ہم بیایام کرتے ہیں جیم وغیرہ فٹنیس کا دھیان رکھتے ہیں اپنے شریر کا اپنے سواستھ کا دھیان رکھتے ہیں تو ان شاء اللہ ہماری وہ قدرتی صحت بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمارا مطلب اور جسم بہت ا تندرست رہتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ جیم وغیرہ سے بھی دیکھیے لوگ جیم وغیرہ جاتے ہیں پتا نہیں ہم کو لگ کہ جیم وغیرہ جاتے لوگ اتنا چہرے پہ ان کا اتنا رونق اتنی چمک آ جاتے ایسا لگتا ہے کہ بہت مہنگی مہنگی کریم وغیرہ لگ رہے ہیں پر ایسا میں نہیں ہوتا ہے جب جم وغیرہ جاتے سب صحت کا دھیان رکھتے چہرے پہ اور الگ ہی رونق الگ ہی چمک آ جاتی ہے اتنا چہرے پر اتنا گلو کرنے لگ جاتا ہے کہ ہم آپ کو بتا ہی نہیں سکتے جتنا گو بڑی بڑی کریم وغیرہ سے نہیں ہوتے جسے ایسا لگتا کہ جم جانے سے لوگ اتنا گلو ہو جاتے ہیں
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور دیکھا جائے نا تو کیا کہتے ہیں صبح جلدی جگو اور صبح مطلب گھومنے جاؤ ٹہلنے جاؤ واک پہ جاؤ تو انشاء اللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس دن تو دن زیادہ خوبصورت رہتا ہے اور ہمارا شریر ت تر و تازہ محسوس کرتا ہے ہلکا محسوس کرتا ہے تو گھومنا پھرنا بھی بالکل ضروری ہے بہت
آج کل تو دیکھے ج اپنے زندگی میں اپنے یہ سمے نکال کے ایکسرسائز تو کرنی ہی چاہیے آج کل سے دیکھے اپنے آپ کو سوستھ رکھنا بہت ہی زیادہ احمت ضروری ہو گیا ہے سب سے زیادہ پہلے اب اپنا صحت آتا ہے سب سے پہلے کیونکہ صحت ہی نہیں رہے گا تو باقی سب کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا ہے اسی لیے دعا کرتے تھے سب کا صحت وغیرہ سب اچھا اچھا ہی رہے اسی لیے اپنے سواستھ کے لیے جو ہو سک کہ ایکسرسائز یوگا چلنا کرنا ہی چاہیے صبح اٹھ کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اپنے لیے تو سمے نکالنا ہی چاہیے لوگوں کو
جی جی بالکل اپنے جسم کے لیے اپنے شریر صحت کے لیے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی نکالنا چاہیے اور کیا ہے کہ مطلب تھوڑا سا وقت اپنے ہیلتھ کو دیں گے اپنے جسم کو دیں گے تو زیادہ مطلب اچھا محسوس ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ زیادہ سر آج کل کھانے پینے سے فیٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے شریر میں چربیاں زیادہ ہو جا تی ہے تو بیماریاں پلتی ہیں اور پتریاں وغیرہ بن جاتی تی ہیں وہ ہو جاتا ہے پیٹ سے سبندت بہت ساری بیماریاں دقت
بالکل صحیح ہے ایک بار موٹاپا ایک بار موٹا پا آ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے بہت ساری بیماریاں بھی اپنے آپ آ جاتی ہے یہ گ م ٹائپوں کی وجہ سے اتنی بیماریاں ہونے لگ جاتی ہے پھر شریر سے کوئی کام نہیں ہو آلسی رہتا ہے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ آلسی ہو جاتا اس طرح اس اس ج زمانے میں تو دیکھا جائے تو اپنے آپ کو فٹ رکھنا کافی زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے فٹ رہیں گے تبھی اپ نا سواستھ اتنا اچھا رہے گا پھر آگے والے بھوشیہ میں ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کچھ کرنے کے کے لیے نہیں کرنے کے لیے
جی جی بالکل بالکل اپنے کھانے پینے کا مطلب دھیان زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ بیماریاں اتنی ہو رہی ہیں ان شاء اللہ یہ سب پیٹ کی چربی سے ہو رہی ہیں اور یہ گھومنا پھرنے جاؤ جائے
بالکل لے لوگ دیکھا جائے باہر کی چیزیں ک تو جم وغیرہ بھی جانے سے لوگ ہیں نا اپنے کھانے پر کافی نمنترن کرنے لگ جاتے یا پھر باہر کی چیز لوگ اتنا نہیں کھاتے بھی سب اپنا کھانا دیکھا جائے جس میں زیادہ پروٹین وغیرہ چیزیں رہتی وہی کھانا سب لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے پھر فٹ رہنے کے بارے میں سوچتے سب ایکسرسائز کرتے اچھا لگتا ہے سب کو تو ایکسرسائز کرنی ہی چاہیے کیونکہ فٹ رہنا سب س سے زیادہ اہم حصوں میں سے آتا ہے کیونکہ سب سے پہلا نہ سواستھ ہوتا ہے سواستھ ہی اچھا نہیں ہے اتنا کچھ کام کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں رہتا ہے بیماریاں آ جاتی ہے آج کل میں دیکھیے تو پتا نہیں کتنی نئی نئی بیماریاں آتی رہتی ہے اس سب سے بھی لڑنے کے لیے شریر میں طاقت وغیرہ ہونی چی
جی بالکل بالکل اور جتنا مطلب ہم صبح اپنا جگتے ہیں اپنا گھومنا پھرنا کرتے ہیں تو ان شاء اللہ کتنا ہی مطلب اچھا محسوس ہوتا ہے پورا دن بن جاتا ہے دن بہت اچھے سے نکلتا ہے اور دیکھا جائے نا تو ساتھ میں کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ اہم ہماری صحت ہوتی ہے انشااللہ صحت ہی ہماری تندرست رہے گی نا تو اللہ تعالی سب سارے کام مطلب مسئلے حل ہو ہوتے چلے جاتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہے آ پ کافی اچھے گھر رکھنا چاہیے لوگ جیسے پیسے کمانے کے پیچھے رہتے تو ویسے اپنی صحت کو بھی اچھا بنانے کے پیچھے رہنا چاہیے کیونکہ سواستھ ہی نہیں رہے گا تو یہ سب گھر مکلا بنانے کا بھی کوئی م مطلب نہیں بنتا ہے اس لیے سواستھ وغیرہ اچھے سے رہنا چاہیے کھان پان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمیں سب آ ساگ واگ سبزیاں پھل وغیرہ کھانا چاہیے جس میں زیادہ پروٹین وغیرہ ہوتا ہے چنے وغیرہ کھانا چاہیے تاکہ یہ سب چیزیں کھانے سے سواستھ رہتی ہے پروٹین بنا رہتا ہے باہر کی چیزیں کھانے سے تو یہ سب تو بہت دوری رکھنا چاہیے اسی سے بیماریاں آتی ہے یہ سب سے جتنا دور رہیں گا ہمارا سواستھ اتنا ہی ا اچھا رہے گا
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ مطلب ہم جتنا کھان پین پہ کنٹرول کریں گے دیکھ ریکھ سے کھائیں گے وقت کے حساب سے کھائیں گے اپنی صحت کے حساب سے کھائیں گے تو ان شاء اللہ ہماری صحت بھی بہت زیادہ اچھی رہے گی اور کیا ہے نا اس سے کھانے پینے سے فرق پڑتا ہے آج کل آپ دیکھ لیجیے ڈائبٹیز وغیرہ ہو رہی ہیں آ یہ بہت ساری تھائرائڈ وغیرہ یہ سارے موٹاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں چربی کی وجہ سے
بلکل تھائیریڈ تھائیرڈ تو دیکھا جائے سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے لوگ کھائے یا نہ ان کا شریر تو پھولتا ہی رہ
جی ایسی کئی بیماریاں ہوتی ہیں جی
بلکل اتنی بیماریاں ہو جاتی شریر تو لگتا ہے کہ پھول ہی رہا ہے کچھ کھاؤ یا نہ پیو شریر میں اگر تہیرویڈ کی بیماری لگ جاتی ہے تو سب سے بڑی بیماری وہ جیسی ہو جاتی ہے کھانا پینا بھی چھوڑ دو پھر بھی شریر انتا موٹا ہوتا رہتا ہے پورا شریر خراب جیسا ہو جاتا ہے کام کرنے کا من نہیں کرتا چہرے کا بھی رونق دھیرے دھیرے جانے لگ جاتا ہے اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے کھان پانی کا تو بھی اتنا دھیان دینا چاہیے صبح چلنا چاہیے کیونکہ صبح چل نے سے دیکھا جائے تو سواستھ کو کافی زیادہ ا اچھا رہتا ہے سواستھ وغیرہ کے لیے صبح چلنے سے اس کے دیکھا جائے تو بہت سارے اچھے فائدے ہوتے تازی ہوائ ملتی ہے اس سمے پر ا اتنے آ صبح صبح کے واتاورن میں جاؤ تو شانت رہتا ہے کافی اچھا لگتا ہے کھلا کھلا سا رہتا ہے اس موسم میں بھی ایکسرسائز کرنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے تو اس سے ہمیں صبح صبح اپنے پریوار کے ساتھ جاؤ نہ تو کوئی جیم وغیرہ جاتا ہے تو جیم جائیے یوگا کلاسز بھی ہوتا ہے تو یوگا بھی جایے سب میں جائے گا پھر شریر کو تندرست رکھیے یہ سب کے فائدے بھی ہوتے کافی چہرے پر بھی الگ رونق آجات تی ہے پھر باہر کی چیزیں بھی اتنی کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو سواستھ کو اچھے سے رکھ ھیں گے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے
جی بلکل اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بیماریاوں کو جیسے تھائرائڈ ہو گیا اور وہی ہو گیا کیا بولتے ہیں اس کو مطلب ڈائبٹیز ہو گئی ان چیزوں کو ہم گھومنے پھرنے سے اپنے ویایام سے اپنے یوگا کلاسز سے ان کو ہم کنٹرول میں کر سکتے ہیں اسلاحی یوگا ویایا وہ ہمارے لیے آ میڈیشن کے برابر ہو گیا ہے میڈیشن سے ہم اتنی جلدی اچھے نہیں ہو سکتے اتنی جلدی ہم یوگا کرنے سے ویایام کرنے سے اور کھان پین پر دھیان رکھ نے سے ہم سوستھ رہ سکتے ہیں
بلکل آج کل جو دیکھے اتنے بھاگ دوڑ کی زندگی ہے کے لوگوں کو سمے ہی نہیں ملتا میڈیٹیشن یوگا وغیرہ چیزیں کرنے سے ہمارے من کو کافی شانت ملتا ہے اس سے ہمارا من کافی شانت رہتا ہے غصے پر بھی کنٹرول بنا ہوا رہتا ہے زیادہ غصہ بھی نہیں آتا ہے یہ سب چیزوں کو ہم روز کریں گے تو ہمارا سمے بھی رو ہم روز کریں گے تو ہماری صحت کے لیے کافی اچھا رہتا ہے اور ہمارے ہما یہ سب کے لیے ہمیں خود ہی سمے نکال کے کریں گے ہمارے لیے اور ہی بہتر ہے کیونکہ لوگوں کو سمے وغیرہ ملتا نہیں ہے اس سمے میں ہم اپنے لئیے سمے نکال کے یہ سب چیزیں کریں گے تو ہمارے سواستھ کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے صبح صبح وہ ہم نے سنا کہ لنگ اے بنا چپل کے چلنے سے گھاس وغیرہ پر چلنے سے آنکھ کی روشنی کافی
جی بلکل بلکل او کیا ہے نا ہاں ہاں بلکل کھانے پینے سے او اور اچھا کھانے سے ہیلدی کھانے سے ہری سبزیاں وغیرہ کھانے سے اس سے بھی ہماری مطلب صحت تندرست رہتی ہے اور بیماریاں تو دور رہتی ہیں ہری سبزیاں میڈیشن کا بھی کام کرتی ہیں انشاء اللہ بلکل آپ سالن کھائیے پکا کے تو سالن زیادہ مطلب بےحد ہی ہمارے شریر کے کیلے لاب د ھایک ہوتا ہے
بالکلصحیح کہرہی ہم نے اپنے لیے میں نکال کے چلنا کھانے پینے پر دھیان دینا چاہیے یہ سب کا دھیان رہے گا تو ہمارا سد ایک دم اچھا رہے گا اور ہم تندرست رہیں گے بیماریوں سے بھی دور رہیں گے
جی جی جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے انشاء اللہ ہماری صحت صحیح ہے اور مطلب ہمارا سواستھ اچھا ہے ان شاء اللہ تو ہمیں برکت ملتی ہے اور ہم تندرست رہتے ہیں اپنا کوئی بھی کام چھٹ پٹ سے کر لیتی ہیں انساء اللہ کسی کے محتاج نہیں رہتے ہمیں بہت ساری مطلب چیزوں کو وہ فائدے ملتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے انشاء اللہ
بالکل صحیح فرما رہی ہے
جی جی جی جی مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ
جی میں کافی اچھا لگا